ہیلو اواز ا رہی ہے
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
بڑھیا ہوں اپنا بتائیے
بڑھیا ہے آج ہم لوگ
آج کا ٹاپک ہے سراوے سوس سوشل میڈیا حسین یا فریب
بالکل بالکل ا فادیت ات تعمیری اور عصری مزاجی کا فلسفہ با کمال صفا عزیز دوستوں دنش مندو اور علی جہاں سمائن میں ہوں اپ کا میزبان آج ہم اپنی زبانی فساد اور بغالت کے ساتھ ایک ایسے نجایت عزیز ہر دل عزیز اور استری موج جو کا عہدہ کرنے جا رہے ہیں جس نے انسانی تہذیب معاصر اور ہمارے سب عروج کے ڈرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے ایک ایسی دنیا جو ادرشیہ ہے مگر ہمارے وجود اور اور حکمرانی کر رہی ہے ڈیجیٹل سور کی اس محفل میں اپ کا تہہ دل سے اقبال ہے
کیا خوب شبحان اللہ ویلکم رسو رحمت اللہ ور کہاں تولا اور میں اپ کا ممون یہ احسان دوست آج ہمارے اس نستک کا محور ایک ایسے کلیدی بنیادی حیرانیت موجوود ہے جو آج کے دور میں ہر صاحب ہوس کی نصافیت اور سوچ مسکران بن چکی ہے جی ہاں آج ہماری اس تفصیل گفتگو کا نو ہے سراوے سوشل میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے فائدے نقصان اس کی تعمیر ادافیت اور اثرینی اے مزاجی کے مجر اس ایت
بالکل بالکل بالکل ا سبحان اللہ کیا غضب کہا آپ نے جب ہم اس مزاجی دنیا یعنی سوشل میڈیا کے افوف پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک لجواب ما جی جا معلوم ہوتا ہے اس نے انسان کو اظہار ا رائے کی گا اظہار اے رائے کا ایک ایسا عظیم منت منچ دا کیا ہے جہاں بھابولک سرحدے بیماری ہو چکی ہے مگر اس کے پیچھے ایک نہایت ہی گہرا اور خوفناک شراب بھی چھپا ہے اج کا انسان اس مجازی دنیا میں اپنے حقیقی سام سدمانی کو داؤ پر لگا رہا ہے اس نازک صورت یہ حال پر اپ کی جہانت کیا کہتی ہے
کیا خوب کہا آپ نے اجہد دستروت حقیقت پسند اور بےساختہ تجاجات کی ہے اپ نے آپ نے سوشل میڈیا دراصل ایک ایسا تسے ہے جس میں امرت اور جہد دونوں ایک ساتھ پروسے گئے ہے یہ منصہر اس بات پر کرتا ہے کہ ہمارے پیاس کا مزاج کیسا ہے جہاں اس نے گمنام سہالیت کو ایک علمی شناخت دی ہے وہی اس نے انسانیت جہان کو لائک شیئر اور کمنٹس کے ایک ایسے کشف دلدل کو کا بھی قیدی بنا دیا ہے آئیے ہمارے علی قدر سائمن کی خدمت میں سوشل میڈیا کے اس دونوں متجات پہلوؤں کو نہایت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کا تعمیر حسن اور بف حسن اور فوائد ہیں دو پہلا علمی رابطہ اور اظہار ا رائے کیا جادی
بالکل بالکل کیا خوب فرمایا آپ نے سبحان اللہ سب سے پہلے ہم اس س کے مسخ ش پہلو یعنی اس کے بہترین اپیوگ پر روشنی ڈالتے ہیں اس آلے نے ساماجک اور ویشوک راب تو کو جو روانے دی ہے اس نے انسان کو کتاب صاحب اے اختیار بنایا ہے
سبحان اللہ کیا خوب فرمائیں ہیں اپنے یہیا سوشل میڈیا کا سب سے مقصد اور عزیز کارنامہ ہے اس نے دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے اجنبی اور مجلوم شخص کو بھی ایک جنا بنا آتا کر دیا ہے آج کوئی بھی صاحب یہ فکر اپنی آواز اپنے افکار اور اپنے ہنر کو بنا کسی سینسر یا بندشیں نے پوری کائنات کے ساتھ سامنے پیش کر سکتا ہے اس کے ان لوگوں کو منچ دیا ہے جنہوں نے مکدارا کے میڈیا کے نظر انداز کر دیا تھا ساماجک تحریکیں انسان کی آوازیں اور اپداؤں کے وقت باہاہہمی مدد کا جو جذبہ سوشل میڈیا کے ذریعے رکا ہوتا ہے وہ انسانی بھائی چارہ کی ایک بے مثال نظیر ہیں دوسرا ڈیجیٹل ماسنییت اور حسن علم
بالکل بالکل ڈیجیٹل معاشت اور اس نے علم کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہیں گے جہاں اور جہاں تک معاشیت اور اصول علم کہ ا تس تعلق ہے وہاں تو اس اس نے روزگار کے نئے دروازے کھول دیے
کیا خوب فرمایا آپ نے جی ہاں سوشل میڈیا اپ محض وقت گزارنے والا مثلا گلا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل مسائیت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے چھوٹے وپاری دستک کار اور ہنر مند افراد بنا کسی بڑے سرمائے کہ اپنے کاروبار کو بیسک طور پر پھیلا سکتے ہیں جہاں تک تعلیم کا سوال ہے انکلیڈ یو ٹیوب انسٹاگرام جیسے منچوں پر مائکرو لنگنگ کے ذریعے نوجوان مفت میں کوڈنگ مارکیٹنگ اور ڈنگر جو جدید ہنر سیکھتے ہیں اس نے گیان کے لوکتاترکرن میں ایک نئے خالدار کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا کے گزیر اثرات اور نقصان کا پہلا لجے فریب فریب اور نفریت
بالکل بالکل اب اس کے اس تاریخ پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہمارے نسل کو اندر سے مف فلوج کر رہا ہے اور دوسروں کی سجی دھجی مزاجی زندگی کو دیکھ کر اپنی حقیقی زندگی سے ملال کرنے لگے ہیں اس نافسیاتی چکر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
کیا خوب فرمایا آپ نے توبہ توبہ یہ سوسل میڈیا کا سب سے بڑا مجرم نقصان ہے جس نے جدید نفست نفیات کہہ اور کہتی ہیں لوگ اسکرین پر دوسروں کی مضنوعی یعنی مسکراہٹ مہنگی گاڑیاں اور سور سپاٹوں کی تصویریں دیکھ کر اپنے وجود کو ہین سمجھنے لگتے ہیں اس سے انسان کے اندر احساس کمتری جڑ پکڑ لیتا ہے انسان اپنی حقیقی نعم توں کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور ایک د اندھی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے ریلس شارٹس کے میں مقصد اور اس اور اسکریلنگ کے دماغ میں ڈپومائن کا استعمال نشہ چڑھ جاتا ہے اور انسان ان اندرا جہنی اف دوس آف سردگی اور شدید غم کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے دوسرا حقیقی تنہائی اور بکھراؤ
بالکل بالکل اس کا ایک اور بڑا المیہ یہ ہوا کی انسان ڈیجیٹل دنیا میں تو ہزاروں فالوورس رکھتا ہے مگر جب اسے حقیقی زندگی میں کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود کو بالکل تنہا پاتا ہے
بالکل بالکل اللہ اللہ بالکل سادگی فرمایا آپ نے سوشل میڈیا نے دور بیٹھے اجنبیوں کو تو قریب لا دیا ہے مگر پاس بیٹھے ٹے سنگے رشتوں کوسوں دور ڈھکیل دیا ہے ایک ایسے ہی کمرے میں بیٹھے چار افراد آپس میں بات کرنے کے بجائے اپنی اپنی اسکرین میں مہوے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایلگورک انسان کے ارد گرد ایک اکویچر بنا دیا ہے جہاں اسے صرف وہی وچار دکھائی دیتا ہے جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے اس سے معاشرے میں سہنشیلتا ختم ہو گئی ہے محض کشمکش بڑھ گئی ہیں اور ویچارک اگرواد کو بڑھا بڑھاوا ملا ہے سائبر سائبر خطرہ خطرات اور اخلاقی زوال
بالکل بالکل سوشل میڈیا پر جو افواجی اور سائبر بلنگ کا بازار گرم ہے اس نے تو کئی معصوموں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے اس پر روک لگنا کیوں لازمی ہو چکا ہے
کیا خوب فرمایا آپ نے یے اس دور کا سب سے گنونا سائب اپرادھ ہیں گمنامی کا فائدہ اٹھا کر کچھ تنگ نظر اور کصف جہاں لوگ دوسروں کو کنٹرول کرتے ہیں اپ ثبد کہتے ہیں ان کی نجتا کو مجروح کرتے ہیں ڈیفیپ اور جیسے منصوئیی تکنیکوں نے مہیلاؤں کی است عزت کو خیرت خطرے میں ڈال دیا ہے افواہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کی پل بھر میں دنگے مسارتی اشانتی پیدا ہو جاتی ہیں جب تک سوشل میڈیا پر سخت کانند جتاوے اور یوزر کے اندر اخلاقی سعور پیدا نہیں ہوگا تب تک یے منچ تباہی کا ساجو سامان تیار کرتا رہے گا اعتدال اے ڈیجیٹل اور حکمت اے علمل
بالکل بالکل سبحان اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں
صبح اللہ دھنیہ واد خود اللہ حافظ
خدا حافظ خدا حافظ